وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
ہلو
آاں میری آواز آ رہی ہے میری آ رہی آپ کو میرے کو تو آ رہی ہے آپ کی ہلو ہلو
ہلو
آ رہی آواز
ہاں ہاں ہواز آ رہی ہے آپ کو میری
بالکل آ رہی ہے آپ سم آپ سے آ رہی ہے
بالکل بالکل السلام علیکم کم
ب بال کو مسل ہماری اپی آئی ہوئی ان کے بچے ہیں وہ جو
بڑا ہی شور بڑا ہی شور گن ہو رہا ہے آپ کے یہاں اسی لیے جب کی جانائی ہے
ہماری اپی اور ان کے دو اولادیں آئی ہوئی ہے جو بہت کلش پہتی
ارے یہ تو وہی ای ہیں وہی ای ہیں جن کے یہاں ابھی نکاح ہوا تھا ان کے بھائی جان کا
ہاں جی ہاں جی بییا
یا اللہ وہی ہے یہ تو تو کیوں نہا آج ہم رس وہ روج کے بارے میں ہی گفتگو انے ذرا تمہارا کیا توج ہاں تمہارا کیا ت سب بر ہے ک کے بارے میں
یہ بہت دلچسپ موجوع ہے ہمارے مشاعرے میں رسم و رواج کی بڑی اہمیت ہے یہ ہماری تہذیب اور شناخت کا حصہ ہے
بہت خوب کہم ہوترما آپ بالکل لیکن کیا کیا تمہیں لگتا ہے کی رواج اب فرسوردہ ہو چکی ہے اور ان کا کوئی خاص مقصد نہیں رہا آپ کو لگتا ہے کیا
بالکل صحیح کہ آپ نے کچھ رواج وقت کے ساتھ اپنی اصلیت کھو بیٹھے ہیں مگر ہر رواج کے پیچھے کوئی نہ کوئی تاریخی یا سماجی وحث ضرور ہوتی ہے
بالکل بالکل آپ صح فرما رہی ہو موت برما یہ تو بالکل آپ یہ تو بالکل درست بات کہی ہے آپ نے مگر لیکن آپ کو آپ کو یہ نہیں لگتا آج کل لوگ جو رواجوں کو نبھانے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں خاص کر س میں دیکھا ہی ہوگا آپ نے نکاح جو ہوتے ہیں نکاحوں میں دیکھا نہیں آپ نے
ارے بالکل کو صحیح کہا بیگم اپنے آج کل شادیاں سادگی سے زیادہ نمائش بن گئی ہے جو لوگ دوسروں کے متعارثر کرنے کے لیے فضول خرچی کرتے جیسے ہمارا گروش ہے ایک اپی کا بیٹا ہے وہ بہت ہی فضول خرچی کرتا ہے
بالکل بالکل آپ صحی فرمانی ہو آج کل کے بچے بھی بہت دکھاوا کرتے ہیں
ہاں بالکل صحی کہا آپ نے اور کی چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی بہت ایسے فضول خرچی کرتی ہے اور وہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں
انشاء اللہ ان کی بیٹی بڑی تھی پیاریے
ال
بہت ہی خوبصورت ہے ان کی تو دونوں ہی ارے انشاء اللہ آپ کی جو اپی جان ہے ان کی تو دونوں اولادیں ہی بہت خوبصورت ہے
ماشاء اللہ بےحد ہی خوبصورت اولاد نوازی ہیں اللہ نے ان کو
لیکن آپ نے جو شادیاں دیکھی ابھی آپ کے یہاں ابھی شادی ہوئی تھی تھی جو نکاح ہوا تھا وہ دیکھا نہیں سادگی سے زیادہ نمائش بن چکا ہے بن گئی ہے کل ہم بھی ایک نکا میں گئے تھے عال ہی میں تو وہاں دیکھا ہم نے سادگی بھی سادگی تو بالکل کل نہیں تھی وہاں نمائش ہو رہیھی ت دوسروں کو متاثر کرنے میں کرنے کے لیے لوگ فضول خرچی کرتی ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی
لوگ تو کیا کہیں گے یہ والاری سوچ بہت بڑا مسئلہ ہے انسان اپنی خوشی کی بجائے دوسروں کی رائے کو اہمیت دیتا ہے
بالکل بالکل صحیح بھرما رہی ہو آپ صحیح فرمایا آپ نے اسی وجہ ارے تو پتا ہے آپ کو اسی وجہ سے تو رواجوں کی خوبصورتی جو پہلے تھی وہ آج کھو چکی ہے پہلے جو رواجوں میں محبت تھی اپناپن تھا اور کلوس ہوتا تھا تھا نا وہ آج بچا ہی نہیں ہے کیونکہ لوگ روجوں کو تو بھول گئے ہیں
بالکل صحیح تھا مجھے یاد ہے پہلے مہندی کی رسم کتنی سادہ اور دلکش ہوتی تھی گھر کے لوگ ہنسی مزاق گانے سب کچھ کتنا خوشنما ہوتا تھا
بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں اب تو ایسا لگتا ہے سب کچھ بدل گیا ہے اب تو ایسا لگتا ہے بس ڈی جے تھھیم ڈپ ڈیکوریشن اور مہنگے کپڑے آپ بھی تو اب بھی جان س میں پھنسی رہتی ہوں رواج وہی ہے مگر اس کا انداز بدل گیا ہے
آپ نے بالکل صحیح فرمایا مطلب ہمیں بھی یہ تھوڑا سا نا دکھاوا تھوڑا صحیح صحیح لگتا ہے تو ہمارے خیال میں ان رسم و رواج کو چھوڑ دینا چاہیے کیا یا مطلب یہ صحیح ہے کیا
نہیں نہیں چھوڑنا نہیں چاہیے بالکل نہیں بالکل بھی نہیں ہمیں انہیں سمجھداری سے لوانا چاہیے اور بےیکار جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو چھوڑ دینا چاہیے جیسے کہ ہم دکھا رہ میں جو اپنا جو ڈیکوریشن کی تھیم بناتے ہیں اور یہ ڈی جے کی ڈی جے لگواتے ہیں ایک ڈی جے سے بھی کام ہو جاتا تھا وہاں دب دس ڈی جے لگواے لوگ وہاں تو یہ ساری چیزیں کچھ ایسی ہیں جن پ میں تھوڑا سا دیکھ کے ہی خرچ کرنا چاہیے
یاری ہمیں اپنی تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے پہے اسے اری حاض مر کے مطابق ڈھالنا چاہیے
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا موت اترم
ہاں ارے ہماری جو اپی جان ہے وہ ایسے کہہ رہی ہیں کہ آپ پت نہیں کس سے دن بھر گفتگو کرتی رہتی ہے ہم ہم یہاں کیوں آئے ہیں ہمارا کوئی یہی تو ہمارا یہ ذریعہ ہے ہمارے روزگار
بالکل بالکل ارے یہ تو بیکار ہی چیزیں ان کو چھوڑو آپ کی اپنی جان تو ایسا لگ رہا ہے کچھ موٹا پیسہ کماتی ہیں
یہال ہمارے لیے آ ا لائی ہے کیا بولتے پاپاڑا لائی ہے بیکان نہیںیر د د ہے ہماری ان اللہ وہاں سے پاپڑ اور نمکین مٹری بتایا نا پاپڑ لائیں
اب ہمارے ابو جان بھی یہاں آ گئے
اچھا ابو جانوی آ گئے کیا آپ کے
دھجنے میں لگے
اچھا آپ کی امی کہاں گئی ہیں
پہلے جو جس پہ تھے ہم اس پر واپس آ جائیے آپ
بالکل بالکل یہی اصل
کیا
ہاں یہی اصل دانش مندی ہے نہ پوری طرح چھوڑنا ہے نہ آنکھ ونکھ اپنانا ہے بالکل سمجھ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے
بالکل بالکل آپ صحیح فرم رہی ہیں محترمہ ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے کیا ہے ا رواس کون نہیںو نہیں لازمی ہے چاہے وہ انسان پر بوجھ ہی کیوں نہ بن جائے
میری ن میری نظر میں تو جی نہیں اگر کوئی رسم شان زندگی میں دور یا پید ے اسے چھوڑ دین چاہے بہتر ہے دین اور اکل دونوں اسی کی اجازت دیتے
بالکل بالکلح فرم رہی ہے ترم آپ کے جو ای جان کے بچے ہیں وہ بہت ہی زیادہ شور گل کر رہے ہیں
بہت زیادہ شور گل کر رہے ہیں کچھج کیا جائےش بش نہیں رتے ہیں بالکل صحیح کا آپ آگے آئے تھوڑا سا
ہمارے ہمارے جو مشاعرے میں لوگ اکثر رسموں کو تین سے زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں جو کہ ایک تش تشناک
یہی وجہ ج ک والار لگ ٹھیک ہے تو رہے روایت میں فرق نہیں کر پاتا اور انیں ہر پرانی چیز مختصر ہے جبک ایسا ہوتا نہیں ہے
بالکل بالکل صحیح آپ بالکل محترماہ بالکل صحیح بات بالکل درست بات کہیے آپ جیسے کہ آج کل جو دہیج کی رسم ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے ابھی جت تعلی میں ہمارے یہاں ایک ہماری جو پوفی جان تھی ان کے یہاں شادی ہوئی تھی نکا تھا اس پہ ایک اتنا موٹا دہیج مانگا تھا ان لوگوں نے لیکن اب نا چاہتے ہوئے بھی ان کو ادھر ادھر سے قرضہ کر کے ان کو دینا ہی پڑا تھا تو لوگ اسے ایک رواج کا حصہ
ارے یہ تو بہت افسوس افسوس شناک ہے دہ نہ جانے کتنے گھروں کو تباہ ستا ہے یہ رواج نہیں بلکہ ایک سماجی برائی ہے
بالکل بالکل میں نے تو ہماری پپھی بالکل انشاء اللہ آپ جو رہی ہے بالکل صحیح بھروای ہے میں نے اپنی پپھی جان سے بھی کہا تھا اس رشتے کو وہی ختم کر د لیکن انہوں نے ختم نہیں کہا تھا کیا کیونکہ وہ لڑکا اچھا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں اپنی نئی نسل کو یہی تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ ان مسائل کو سمجھ سک اوکے
بالکل صحیح کا تعلیم کا ذریعہ ہی کہ انسان میں سعور پیدا کرتا ہے جب تک سہی ہوگا تب تک تبدیلی ممکن نہیں
بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ سوشل میڈیا میں جو سوشل میڈیا میں بھی جو بھی رسموں رواج پر اثر ڈالا ہے جو ہماری آج کل سوشل میڈیا چل رہی ہے انٹرنیٹ کے ہم جو بھی دیکھے ہیں تو وہ بھی ماری دسمو روج پل رہا ہے کیا
ایک بار ر جا بہت و رہی ہے انہوں نے اپی نے ان کو پیس دیا ہے یہ قنیز ہے نا کنیز پو قمیز
بالکل بالکل جی ہاں بہت زیادہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو لوگوں میں مقابلے کا جذبہ بڑھا دیا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ساتھ یا رسم سب سے اور شاندار لگے اور اسی چکر میں جو لوگ ہیں اپنی اوقات سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے پریشانی بن جات بن جاتی ہے صحیح کہا اصل خوشی ہاں اصل خوشی سادگی میں ہوتی ہے نہ کہ دکھاوے میں مگر افسوس ہے کہ آج کل جو لوگ ہیں اسے سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے خال جان
کہت کہ رہے ہم اپنے سارے کو اس ج کی دور سے نکال سکتے یہی ہمیں سوچنا پڑے گا حال یہی کہ ہر ہر فرد خود سے شروعات کریں اگر ہم اپنی زندگی میں سادگی اپنائیں تو دھیرے دھیرے سماج بھی بدلے گا
بالکل بالکل آپ نے کیا عمدہ بات کہی ہے تم نے بالکل تبدیلی ہمیشہ فرد سے ہی شروع ہوتی ہے اور پھر وہ پورا جو پورے مشعرے ہے وہ پھیلتی ہے اسی اس لیے ہمیں ہم نہیں یہ قدم اٹ کھانا چاہیے
انشاء اللہ انشاء اللہ اپنے بچوں کو یہی سکھانا چاہیے کہ اصل قیمت انسان کی اخلاق اور سادگی ہے نہ کہ فضول رسموں کی
بالکل بالکل آپ صحی فرما رہی ہیں بالکل اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں تو ہمارا پورا مشکل ارا زیادہ بہتر اور پر پرسکون ہو سکتا ہے کیا کیا آپ اس کے بارے میں کیا سمجھ دیا
بالکل یہ اصل کا ا بھی ہے مسا جا رواج انسان کے لیے بنے ہو انسان رواجوں کے لیے نہیں
بالکل بالکل تو آپ بھی ہے نا آپ کے یہاں جیسے کسی کا نکاح ہو تو آپ بھی ان ریتی رواجوں میں جو جو رواج ہیں آپ کے یہاں انہیں کو صرف اپنا ہے یہ نہیں کہ آپ ہے نا سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے آپ فالتو فیزول خرچ کر رہی ہیں
نہیں نہیں ان شاء اللہ بالکل خرچ نہیں کریں گے ہم
اللہ آپ پہ رحمت برسائے بالکل بالکل آپ پہ اللہ ہاں ہاں اللہ کے کہر سے ضرور بچنا ہے ہم کو اور آپ اپنے جو آس پاس کے کنوے میں بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی یہی تعلیم دیں
خرچے ان کو روکیں اور دہیج کو روکیں
نے صحیح فرمایا ہے ہم ان فضل خرچوں کو روکیں گے اور رسم و رواج میں زیادہ وشواس رکھیں گے ارے رک جاؤ سنیج
میں آپ سے یہ رسم و روج کے بارے میں گفتگو کر کے ہمیں بہت ہی اچھا لگا ہم ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب آپ اس اس مدے پہ ضرور لوگوں سے گفتگو کریں گے اور اس کو آگ ے بڑ بڑھائیں گی
انشاء اللہ امین آمین آین
آمین انشاء اللہ آپ کو کیر رکھے اور آپ کے پریوار میں سب کہرے ہیں
سب خیریت ہے انشاء اللہ اللہ تعالی کی مہر ہے وعلیکم السلام